کال کیا آپ نے
کیوں کیا کرنا ہے آپ کو کچھ کام تھا ہیلو کہاں گئی ہلو
ہاں ہیلو ہلو مجھے فون آیا تھا
میں بولرہی ہوں آپ کچھ
اب بیھجا
ہاں آلریڈی بیچ دیے تھا
بھیج کر
ہاں اب چیک کرو
ہاں ہاں ہاں ہاں ارے میں کہ سینڈ کر رہی ہوں سب کو ہاں آپ نے بولا نا میں واپس ہی کروں گی ہاں نکلا ہاں مجھے لگا وہ ٹائم لگے گا اب اس کے پارٹس کہاں ہے جو یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں گے
آپ کرو پہلے اس سے یہ کمپلیٹ پھر میں بتاؤں گی آپ کو
ٹھیک ہے میری بہن آ جاؤ
ہاں ایک سوال بہت عرصہ سے سے میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کیا انسان کی پہچان وہ خود بناتا ہے یا پھر زمانہ اس کی پہچان طے کرتا ہے
سوال چھوٹا ہے مگر اس کے اندر پوری زندگی چھپی ہوئی ہے میری نظر میں انسان اپنی بنیاد خود کیدا رکھتا ہے لیکن اس بنیاد کو دیکھ کر لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں یہ پہچان آدھی خود کی محنت ہوتی ہے اور آدھی زمانے کی نظر
پہلے آپ مجھے بتایا آپ کی بہن اور آپ کا بہن کا بیٹا گھر گیا
ہاں جی وہو گے
اچھا اس لیے آپ اچھے سے کر رہی ہو
ہاں جی ہاں جی ورنہ وہ مجھے میک اپ کر رہا ہوتا نا ابھی
ہاں وہی وہی لیکن اگر زمانہ کسی سچے انسان کو بھی غلط سمجھ لے تو کیا اس کی اصلی پہچان پھر بھی وہی رہتی ہے
ہاں بالکل رہتی ہے سورج پر بادل آ جائے تو سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی صرف لوگوں کی نظر اس تک نہیں پہنچتی اصلیت کبھی بدلتی نہیں صرف وہ پہچاننے والے بدلتے رہتے ہیں
مگر اکثر لوگ وہی بن جاتے ہیں جو انہیں بچپن سے ا کہاں جاتا ہے کسی کو نالا ہے کسی کو کمزور کسی کو نہ کام کیا زمانے کے الفاظ انسان کی پہچان نہیں بنا دیتے
الفاظ ضرور اثر کرتے ہیں لیکن الفاظ تقدیر نہیں ہوتے اگر ہر الزام سچ ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی کا کامیاب انسان پیدا ہی نہیں ہوتا بہت سے لوگ نے اپنی پہچان انیں لوگوں کو کے خلاف کا خری کی جنہوں نے انہیں کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں
ہلو آپ کی آواز ہی چلی گئی
نہیں میں سن رہی ہوں میں بول رہی ہوں میں نے بولا الفاظ ضرور اثر کرتے ہیں لیکن الفاظ تقدیر نہیں ہوتے اگر ہر الزام سچ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی کامیاب انسان پیدا نہیں ہوتا ہی نہ ہوتا بہت سے لوگوں نے اپنی پہچان ان لوگوں کے خلاف کھڑی کی ہے جنہوں نے انہیں کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں
تو مطلب انسان کو دوسروں کی رائے سے زیادہ اپنی زمیر کی بات سننی چاہیے
بالکل ضمیر آپ کا تعارف لکھ سکتا ہے مگر تم آپ کی کہانی نہیں زمانہ آپ کا تعارف لکھ سکتا ہے مگر آپ کی کہانی نہیں کہانی آپ خود لکھتی ہو اور جو اپنی کہانی خود لکھنا سیکھ جائے اس کی پہچان وقت مٹا نہیں دیتا نہیں سکتا
کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگ صرف کپڑوں پیسوں اور شہرت سے پہچان بناتے ہیں
وہ پہچان نہیں ہے بیٹا وہ صرف پہچانے کا لباس ہوتا ہے اصل پہچان انسان کے اخلاق اس کے وعدے اس کی سچائی اور اس کے رویے سے بنتی ہے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں دولت چلی جاتی ہے لیکن کردار کی خوشبو بہت دیر تک رہتی ہے
اگر کوئی بہت اچھا ہو مگر اس کو کبھی تعریف نہ ملیے تو کیا وہ بے بیٹ چاند رہ جاتا ہے
نہیں ہر پھول بازار میں نہیں بکتا کچھ پھول باغ کو مہکانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں ہر نیک انسان مشہور نہیں ہوتا لیکن ہر مشہور انسان کبھی نیک نہیں ہے بھی نہیں ہوتا
یہ ایک بات دل کو چھو گئی
رحمت یاد رکھنا شہرت اور پہچان میں بہت فرق ہے شہرت لوگ دیتے ہیں پہچان کردار دیتا ہے
تو پھر زمانے کی رائے کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے
اتنی
آپ کی آپ کی آواز دھیرے کاٹ رہی ہے
ہاں یہ نٹ ورک ہوگا اتنی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہو تو آپ اسے سدھار سکو لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ اپنی اصلیت ہی بھول جاؤ ہر آواز کو حق میں سمجھو ہر آواز کو ہھ پک سمج
آج کل سوشل میڈیا پر لوگ چند سیکنڈز میں کسی کی پہچان بنا دیتے ہیں اور میٹا بھی دیتے ہیں
اسی لیے آج کے دور میں سب سے مشکل کام مشہور ہوتا ہے مشہور ہونا نہیں بلکہ اصل رہن اصلی رہنا ہے جھوٹ تیز توڑتا ہے مگر سچ لمبی ریس کا مسافر ہوتا ہے
اگر انسان پوری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہے تو کیا وہ آپ اپنی پہچان کھو دیتا ہے
اکثر ہاں جو ہر چہرہ خوشی کرنے نکل رہے وہ آئنہ میں اپنا چہرہ پہچاننا بھول جاتا ہے اپنی پہچان بچانے کے لیے کبھی کبھی نہ کہ کہنا بھی ضروری ہوتا ہے
مطلب پہچان صرف نام سے نہیں ہوتی
نہیں بیٹا نام تو جنم کے ساتھ مل جاتا ہے ا پہچان عمر بھر کے عمل سے بنتی ہے لوگ آپ کا نام بھول سکتے ہیں مگر آپ کا سولوگ کبھی نہیں بھولتے
اگر زمانہ کبھی میری قدر ہی نہ کرے تو
پھر بھی اپنی قیمت کم مت سمجھنا کرا اگر مٹی میں گر جائے تو مٹی مہنگی نہیں ہوتی ہیرا سستا نہیں ہوتا قیمت حالات سے نہیں فطرت سے ہوتی ہے
آج سمجھ آیا کہ پہچان حاصل نہیں کی جاتی اسے ا روزانہ جیا جاتا ہے
بالکل ہر سوچ بھولا ہوا لفظ ہار نبھایا ہوا وعدہ ہر کی ہر کی گئی مدد اور ہر مشکل میں دکھایا گیا صبر یہ آپ کی پہچان لکھتے ہیں
تو آخر میں اگر کوئی مجھے پوچھے کہ انسان اپنی پہچان خود بناتا تا ہے یا زمانہ تو میں کیا جواب دوں
اس سے کہنا زمانہ صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے لیکن آپ کا اصل پہچان تمہارا آپ کا کردار بناتا ہے زمانہ اس سے پہچان کو یا تو جلدی سمجھ لیتا ہے یا بہت دیر سے مگر سچی پہچان کبھی زمانے کی محتاج نہیں ہوتی
اگر انسان اپنی پہچان خود بن بناتا ہے تو پھر کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود بھی پہچان کیوں نہیں بن جاتے
مجھے دیا
ہاں اور کیا
کہاں ہے
یہ جو میں نے بھیجا نا واٹس ایپ میں
اٹھاؤ یہ ہے ٹاپک وہ تو میں نے کھولا
کھولا آلریڈی واٹس ایپ پہ سینڈ کیا ہوا ہے دوسرا تھا نا جو میں نے جس کو دوسرے پہ ہالائٹ کیا میں نے
وہی تو میں نے کھولا نا
ارے وہ والی یہ ہے دیکھو میں نے اب پھر سے یہ کیا
ہاں ذرا کرو
یہ ہے نا
اچھا ٹھیک ہے رحمت اور گفتگو پارٹو ہاں ہاں اگر انسان آپ کی پہچان خود بناتا ہے تو پھر کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود بھی پہچان ا پہچانے کیوں نہیں جاتے یہی
ہاں ہر محنت کا انعام تالیا نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی قیمت اس کے زمانے کو سمجھ ہی نہیں آتی وقت بھی ایک ایسا انصاف کرنے والا گواہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کی پہچان اس کے بعد روشن ہوتی ہے
اچھا ٹھیک یہ پہچان کا تعلق صرف لوگوں کی تعریف سے نہیں
بالکل نہیں اگر تعاریف ہی پہچان ہوتی تو ہر مشہور انسان عظیم ہوتا اور اگر تنقید ہی تقید حقیقت ہوتی تو ہر تنہا انسان غلط ہوتا
ٹھیک کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگ اپنی اصل شخصیت چھپا کر صرف اس لیے جیت تے ہے کہ زمانہ انہیں پسند کرے کیا یہ صحیح ہے
سب سے بڑی ہار ہوتی ہے جو انسان ہر روز نیا چہرہ پہنتا ہے ایک دن وہ اپنا اصلی چہرہ ہی بھول جاتا ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش میں وہ خود سے دور ہو جاتا ہے
تو کیا ہمیں تو کیا اپنی اصلیت پر قائم رہنا ہی اصلی ہمت ہے
ہاں تلوار چلانا ہمت نہیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہمت ہے جب پوری دنیا تمہیں بدلنے کی کوشش کرے اور تم سچ کے ساتھ کھڑے رہو تب تمہاری پہچان جنم لیتی ہے
بالکل مگر ہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو زمانے کے مطابق بدل جانا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
دیکھو بدلنا اور بکھرنا جانا دونوں الگ باتیں ہیں علم بڑھاؤ سوچ بڑھاؤ غلطیاں سدھارو مگر اپنی ایمانداری اور انسانیت کبھی ھی مت بدلو
اگر کوئی میری نیت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکے تو
دیکھو ہر دن تمہاری نیت کو آئنا نہیں ہوتا کچھ لوگ تمہیں اپنی سوچ کے حساب سے دیکھتے ہیں اسی لیے اپنی نیت اللہ کے لیے صاف رکھو لوگوں کے لیے نہیں
ہاں یہ بات تو سکون دیتی ہے
ہاں سکون ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے
جوٹ ہاں جوٹ کچھ دیر کے لیے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے لیکن سچ انسان کو اندر سے مضبوط کر دی بناتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے پہچان اور عزت میں فرق ہو ہوتی ہے پہچان یہ بتاتی ہے کہ تم کون ہو عزت کیا بتاتی ہے کہ تمہیں دوسروں کو ساتھ دوسروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا پہچان بنا یہ ادھوری ہے آج آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور میں نے بہت ساری باتیں بھی سیکھی
ہاں جی بالکل چلیے اللہ حافظ آپ واپس کریں گی یا میں اپنی فرینڈ کو لوں
آئی ول کال یو بیک
ابھی
ہاں
اوکے